کم بھائی ہے بس بھائی ٹھیک
بھائی آپ کو پتا ہے جو پہلے کال کی نا ہم نے ابھی
ہاں
اس کو کتنا زیادہ افیکٹ مجھے آ گیا ہے
کیا بولتے ہو
آپ کو کیا لگتا ہے کتنا آیا ہوگا دس میں سے
پانچ
اور اس کا سکس پوائنٹ سکس سیون سیکنڈ کا افیکٹ آیا ہے چھ منٹ سے بھی ساڑھے چھ منٹ سے بھی زیادہ
کیوں
وہ اچھی کال ہوگی ناپ نے دیکھی ہم نے کتنی بات کی ویے ہی کریں گے بات پھر اس کے بع آپ بھییکھنا آپ کو کتنا فر ہوگا اس کو ٹھیک ہے ہاں
خرابییا اچھی
بہت اچھی بہت بہت اچھی مطلب دس منٹ میں جتنا افیکٹ آئے گا اتنا زیادہ ہوگا
اچھا ٹھیک پائے اور بھائی سنا اور گھر پہ کیا چل رہا ہے
کوئی بھائی افیکٹ کوئی آتی ہے نا پیمنٹ آیا بھائی سمجھ
اچھا ٹھیک بن
افیکٹ کے حساب سے ہی آتی پیمنٹ دس منٹ میں جتنے ہمیں دونوں کانے جی پانچ پانچ منٹیکٹ مطلب کہ آ کو بھی آ گے نا پھر پانچ منٹیکٹ مجھے بھی پانچ منٹ اس اب بھی کرولہ دیکو میں آپ سے زیادہ باتیں کرتا ہوں میں آ سے زیادہ میں آپ کو بولتا ہوں اس لیے مجھے زیادہ اب بھی کرو نا میرے ساتھ بات ہے اب بھی تیار ہو نا بھائی ہاں بولو
کیا کر رہے ہو بھائی
بائی میں سارے باریی بولتاوں اب بھی بولو
ہاں بھائی شاعری بولیں گے اسٹوری بولیں گے گائیں گے ناچیں گے
معانا کہ تیری دید کے
واہ واہ بٮ اورور کیا شاعری سناتے ہو بئی اب شاعری ہی بناؤ آبشار بن جو لکھو شاعری بائی واہ واہ بٮ کیا شاعری غات تیہو آب
تیرے آزاد بندوک نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی باپندہ وہاں جانے بھائی ایسا نہیں کرتے نا بھائی بھائی جب میں جب آپ کال کرو ت میں جب آپ بات کرو گے تب میں چپ کر کے بیٹھتا ہوں اب مجھے بھی بات کرنے تو آپ وہاں سے بول نہیں دی تو بھائی لط بات ہے نا بھائی
ا بھائی کیا بولتے ہو آپ کیا سناتے ہوشری بھائی کیا تعریف ہے بھائی آپ کیا گاتے ہو کیا ناچتے ہو آ بھائی کیا ناچتے ہو کیا ڈومکے لگاتے ہو آ بھائی
بھائی اس کے ساتھ کرو گے بھی کال اس کے ساتھ بھی کرو گےیکن اف سےر میرے ساتھ کرو گے سلمان کے ساتھ بھائی
نہیں بھائی کیا ہم کیا جانتے ہیں بھائی بس آپ کے ساتھ کریں گے ن بھائی دو ہی کیا کریں گے تو
ائی اس کے پاس بنا سکتے ہو نا ایک اور اکاؤنٹ
ہاں پھر بنائیں گے نا بھائی ورنہ کیا کوئی غریب ہے مکان بنانا ہے پہلے بھائی کیا کریں مکان بنائیں گے
ان پیسوں سے مکانے آتا ہے ان پیسوں سے خرچے اٹھتا ہے یہ پارٹ ٹائم جاب
تھوڑا سوائی بنائیں گے کچھ داری دروازے لائیں گے ان پیسوں سے کیا کرے بائیک بائی بھائی اب یہ کمپنی والی کچھ زدہ پیسے دتےے زیادہ پیسے دتےے ہمیں بھائی ہم تھوڑے سے امیر ہو جاتے بھائی بس ٹھیک اور سناؤ بس بس سبزی پکا رہے تھے سبزی پکا رہے تھے سبزی بنایا چکن چکن کو پہلے دھویا وویا پھر ڈالا برتن میں پھر ڈالا نمک مرچی وغیرہ ڈالا ہاں لسن وسن ڈالا
اچھا ٹھیک
پھر پانی ڈالا اور ہو گیا چکن ریڈی چاول بنایا اور بائی چاول ڈالا پانی میں
بھیا کوت ہے نا سالن اور کانا بنانا بھائی بھائی ہم کیمپنگ پہ جائیں کیمپنگ پہ جائیں گے بھائی
کیا بھائی کیمپنگ پہ جائیں گے مرغا ایک دو اٹھائیں گے
بائے اللہ کی قسم خو قرآن کی قسم سیدھے بڑا مذاق کے بناانا سب
ہاں یہاں سے پیسے ملنے چاہیے اچھے پھر جائیں گے ٹویلتھ ختم کر کے کریں گے پارٹی ایک ورنہ کیا ہاں بھائی سہیب کو بھی اٹھائیں گے آپ
نہیں بھائی وہ کہاں اٹھے گا اس اس کو پت وہ پہل دن ہی واپس آئے گ وہ بول گا میں چل چل کر جاؤںا
وہ رات کو ہی بھاگے گا آدھی رات وہ بھاگے گا
ہم صب سوئے ہوں گے ہم صبح دیکھیں گے سوئےب کہ ہے وہ کرے گا ہمیں بیڑ بھائی بیبے چل رہا ہوگا اکیلے
ہاں بائی اڑ کیا میں کیا ب سیکھنا
بھائی ہماری تیسری کال لیکن چوتھی کال ہے
تیسری
اچھا ٹھیکھائی اچھاٹھیک
ورنہ کیا بھائی
ہاں بھائی اور بولو بھائی
بس بھائی اور کیا بولے بھائی ختم ہو گئے بھائی
بئی تھک گے مت
نہیں تھک نہیں تھک ہی نہیں جے کیا کریں گے تھک کہاں جاتے ہیں بھائی
بائک خراب ملا بائک خراب ملے اس سے ب جس کو لپسٹک دینی تھی آپ کو لاسٹ ٹائم
ورنہ کیا بھائی ملاانا پھر میں دس منٹ کے قسم سے
کدھر ملے بھائی
وہی ڈل گیٹ میں دس منٹ کے لیے یہ تو بس
ڈسٹبن ڈالکیٹ میں گ طر بھائی
اتری نہ جہاں پر گاڑیاں نکلتی ہے جان بیکری کے پاس گاڑی میں بھائی بھائی بہن کی ساتھ دس منٹ ملے تو پھر ہو گئی
اچھاٹھیک بھ اھے سے ملنا ہے بائی
ابھی تو پتہ ہی نہیں اگلے سال مت یا اسی ونٹرس میں
اچھا ٹھیک بھائی اچھا ٹھیک
تو ادھر پہ ہی کریں گے ایک ساتھ روم بک
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ہو اچھا ٹھ بھائی آپ کو لائسنس نکالنی تھی بھائی آپ کیوں لائسنس نک
کیا کیا نکالوں لائسنس مجھے گاڑی کی نالنی ٹویلتھ کروں گا ختم تو میں سوچ رہا ہوں ڈرائیونگ اسکول جاؤں وہیں پر اچھے سے سیکھوں گا پھر لنچ یہ گاڑی کیا کر رہے یہاں سے گھر بھی بنا رہے جھومڑی میں رہتے تھے نا بھائی
اچ
کیا کرے وہ گھر پہلے بنانا تھا
ہاں بھائی ہاں وہ تو ضروری ہے اس کے بنا کیا
باتھ روم بھی نہیں
بھائی ہاں اس کے بنا کیا ہی کر سکتے بھائی وہ تو ضروری ہے زندگی کا زندگی میں تو اتنا ہی ہوتا ہے بھائی زندگی میں تو ہر ایک چیز افوا ہے
ورنہ کیا بائی کیا کرے
ہاں بائی ہاں
یہ دنیا ہی ایسی ہے غریب ہی کوئی امیر کوئی غریب
ہاں بھائی میں نے بھائی امیر اوپر سے غریب کو اپنے سامنے بیٹھنے میں نہیں دیتے آج
ورن کا بھائی کیا کرےس پیسے سے یا سب کچھ ہے میں نے بولا نا اب للا نہیں تھمتی کسی بے روزگار کا ہاتھ اگر مجھنوع کو
مجنوع کو شق ہے تو کم نہ سیکھ بھائی سنو بات بھائی اللہ اقبال نے بولا ہے علامہ اقبال نے بولا ہے کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں عجیب ہے نماز محبت اسلہ اقبال کوئی قزا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا
کمبائی
عمل سے زندگی بنتی ہے جند بھی جہنم بھی یہ
بھائی ختم ہو گئے ختم ہو گئے بھائی
یہ کھا کے اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ ناری ہے
ختم ہو گئی بھائی شاعری ہے کہن کیا بھائی
کیا سناتے ہو کیا بولتے ہو آپ کیا بولتے ہو بھائی شایری
دل پہ زخم کھاتے ہیں دماغ پہ بھی زخم کھاتے ہیں بس تیری یاد نے ستایا ہے اتنا کہ تیرے سوا کچھ بھی دکھتا نہیں
ہاں بولو بھائی اور سناؤ آپ اور گاؤ اور سناؤ کچھ کچھ بھائی کیا گاتے ہو بھائی
بھائی کچھ اچھا بولو نا بھائی
کیا اچھا بولوم بھائی زندگی میں بس محنت کرنی چاہیے
بھائی اس کے بعد ہم صرف ایک کالیں گے ابھی پھر میں اندر جاؤں گا مجھ پھر بلا رہے ٹھیک ہے بھائی
ٹھیک ہے بھائی
اس کے بعد میں اگر اور ہو گیا فری تو میں اسی ٹائم اور کروں گا ٹھیک ہے بھائی
ٹھیک ہے بھائی زندگی میں بس یہی محنت کرنی ہے اور ماں باپ کی قدر کرنی ہے اور کیا ہے
ہاں بھائی ہاں
قدر کریں گے تو اللہ تعالی سب دے گا اوپر والے کا ساتھ ہونا کہ باقی کیا دنیا کے لوگ تو کچھ نہیں دیتے ہیں
بے شک
یہ دنیا کیا ہے خواب ہے بس چار دن کا خواب ہے ابھی زندہ ہے کیا پتہ بعد میں زندہ ہوں گے یا نہ ہوں گے ابھی سانس چل رہی ہے تو کیا پتا ابھی نا سانس رک جائے یہ دنیا کچھ نہیں ہے بھائی یہ بس لوگ کہتے ہیں دنیا دنیا دنیا وہ لوگ کیسے ہے اور یہاں پر کچھ نہیں ہے کیا بھولتے ہیں لوگ ہاں بھائی بولو بھائی
آواز خراب آ رہی بھائی ہاں بولو بھائی
بھائی ٹھیک ہے یہ نہیں بولا یہ دنیا کچھ نہیں ہے بھائی یہ کیا ہے ادھر
بھائی سچ میں
فانی ہے دنیا فانی ہے بس لوگ کہتے ہے وہ ہے یہ ہے مگر کچھ نہیں بھائی کیا کہے دنیا کچھ نہیں بھائی بس محنت کرنی ہے اپنے لیے کمانا ہے اپنے گھر والوں کے لیے
گھر والوں کے لیے گھر والوں کا نام رونا روشن کرنا ہے
روشن کرنا ہے
بے شک بھائی بے شک بھائی اس کال کے بعد میں آپ کو ایشم کی کہانی بولوں گا ہے نا بھائی ٹھیک دوسرے کال میں اس سے بھی ہو جائے گی نا بہت ٹائم لگے گا نا وہ بھی بولنے میں بھائی
ہاں بھائی ورنہ کیا بھائی
ہاں بھائی ہم کسی ٹاپک پہ بات کیا کریں گے اس سے جلدی جلدی کال ختم ہوتی ہے بھائی
ہاں بھائی اور کیا
ہاں بھائی ہاں
تو سنا بھائی ہونے والا ہے تیار رہنا آپ
بھائی بھائی ٹائم کو کچھ نہیں لگ رہا ہے بھائی
ورنہ کیا بھائی پتا ہی نہیں چلتا ہے کیا ٹائم کہاں سے چلا جا رہا ہے
بھائی اچھا تو ہو رہا ہے
ورنہ کیا بھائی یہ دنیا ہی سے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے
ہاں
ڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو ابھی وہ شام ہو جائے گی ابھی دن ہوا تو ابھی شام لگتا پتہ ہونے والی ہے یہ دنیا کیا ہے کچھ نہیں ہے بھائی بس بھائی بس ٹھیک ہے اور کیا کریں
اور اور کیا چاہتے ہو آپ اپنی زندگی سے بہت پیسہ بھائی ایک شہری جلدی جلدی بولوں گا بس ایک شاہری جلدی جلدی بولوں گا مج تو بنا دیشت مج تو بنا دی سب پھر میں ایمان کی ہرا والوں نے من اپنا پرانا بھی ہے
اوہو بائی واہ واہ بھائی کاٹو بھائی بھائی بیٹھو بیٹھو لیا ٹیک کیئر خیا رکھنا اپنا بس ل لے بھائی اللام لیکن بھائی اوکے اوکے بھائی اوکے بھائی